ہاں اور بتاؤ سب بڑھیا
یار آج ہم نے سوچا ان سے ایک راے لیں چلو ہم لوگ کہیں گھومنے چلتے ہاں ہیلو ہاں آرہی ہے ہم نے سوچا آج تم سے بات کر لوں اور چلے تس دن نے ان لوگ ایک پروگرام بنایا سب سارے فرینڈس مل گھومنے چلتے ہیں
ہاں وہ تو ٹھیک ہے
تمہارے پاس ٹائم ہے کیونکہ تم ورک بھی کرتی ہو اپنی شاپ ڈالی ہے تو اور شاپ چل کیسی رہے گی ویسے تمہاری
مطلب اسٹارٹنگ اچھی ہے فرسٹ ڈے سے ہی کسٹمر آ رہے ہیں
اچھا کتنا لیتی ہوں سلوار سوٹ کے تم نے سلوار سوٹ وغیرہ سلتی ہو
ا ہاں سارے سلتی ہوں صرف بلاؤز نہیں سلتی باقی سارے سلتی ہوں جیسے پلازو ہو گیا پینٹ ہو گیا سلوار ہو گئی پٹیالہ سوٹ ہو گیا سارے
اچھا وہاں پہنتے ہیں سب شلوار سوٹ وغیرہ مطب تم لوگ کا وہی ڈریس دیکھا ہم نے گانگگرا چولی
تو ہمارے یہاں مطلب ساری کیٹیگری کے لوگ رہتے ہیں نا مطلب آپ کے سماج کے بھی رہتے ہیں ہندو بھی ہندو مسلم عیسائی سب تمام سماج کے لوگ ہیں ہمارے یہاں پہ
اچھا اچھا کتنا دیتی ہوں ایک سوٹ کے وہاں کیا چل رہا ہے ایک سوٹ
جو میں جو سوٹ ویئر کرتی ہوں نا اس میں جو پلین کپڑا ہوتا ہے نا جو سنگل کپڑا اس کا تو دو سو لیتی ہوں جو سلوار سوٹ آپ لوگ پہنتے ہیں اس کے بھی دو سو لیتی ہوں اور اگر استر والا ہوں جیسے آپ کے بھی کرتے میں ر ڈالتا ہے اور نیچے سلوار میں تو نہیں ڈال سکتے ہے نا تو اس کے آپ آپ کے والے سلوار کے سلوار کے مطلب ساڑھے تین سو تین سو ایسا بس وہو ڈیزائن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کپڑا کیسا ہے
اچھا اچھا یہاں ہم لوگ کیا ہم لوگ کو سائڈ یہ جیسے لیڈیز ج سلواؤ جیسے تو سمپل سٹ جیسے ہم لگ پہنتے ہیں تو ڈیڑھ سو روپے لیتے ہیں
ہاں بٹ یہاں ابھی میں نے اسٹارٹنگ کری اور میں کیا پہلے اس سے پہلے میں صرف ہمارے سماج کے کپڑے سلتی تھی ابھی میں سوٹ وغیرہ میں اتری ہوں میں نے تھوڑا میڈیم رکھا ہے اسٹارٹنگ بھی ہے نا تو میں نے سوچا ایک بار کسٹ مر جمالوں چار پانچ مہینے تک ہاں پھر دھیرے دھیرے جیسے کبھی بیس بڑھایا کبھی پچیس بڑھایا اس طریقے سے تھوڑا تھوڑا بڑا دوں ابھی ایک دم مم
ابھی ایک دم سے بڑھانا ٹھیک نہیں نئی شاپ ہے نا اگر کم پیسہ تو لوگ آئیں گے بھی بہت کہ ہمیں لوگ اگر جہاں سلائی سستی ہوتی یار چلو وہ اچھی سلائی بھی کرتی ہیں اور سستا بھی لے رہی ہے وہی سے سلواے
ہاں ایسا بھی ہے تو میرے پاس آتی ہیں ویسے لڑکیاں اسکول کی ہو گئی بہت سارے شلوار سوٹ والے بھی کسٹمر بہت آ رہے ہیں اس ٹائم تو میں نے سوچا نہیں تھا کہ آئیں گے
نہیں نہیں یہ تو ہم نے دیکھا ہے کہ تم جو کام کرتی ہو دھیان اور لگن س کرتی ہو م سر کام میں بہت زیادہ
ہاں بہت تھک جاتی ہے ہ میم حالت خراب ہو جاتی ہے پر پیچھے پڑی ہوئی ہوں کہ نہیں مجھے اب اتنا ہی کرنا ہے کچھ
اپنے کو اپنے سپنے پورے کرنے ہیں
ہاں میں نے تو بات ی سارے آن لائن کام وغیرہ ہوتے رہیں گے آج ہے کل نہیں ہے چلو کوئی کمپنی اٹھ کے چلی بھی گئی تو ہماری تو ساری محنت ہی لے کے گئی نا اپنے ساتھ میں لیکن ہم اگر اپنی چیزوں میں محنت لگا رہے ہیں تو وہ سارا ہمارے ہی پاس رہے گا
ارے جب تمہارا یہ چننی ندیا آگی تو آپ سمجھ لیجیے پھر آپ سکھانے والا بھی پروسیس ڈالیے گا
ہاں وہ میں کر رہی ہوں لڑکی لڑکیاں ابھی بھی آ رہی ہیں لیکن میں سوچ رہی ہوں کہ دیوالی تک کرتی ہوں کیونکہ ابھی کیا میڈم تھوڑا تھوڑا نیا نیا شاپ اوپن کیا ہے تو گھر میں نے گھر گھرکا بھی کرنا پڑتا ہے ادھر بھی دیکھنا پڑتا ہے اور میں اکیلی ہوں پھر گھر پہ بھی سارا کروں کے لیے ہسبینڈ بھی ڈیوٹی جاتے ہیں تو ان کو بھی نہیں بول سکتے کہ آپ ہیلپ کرا دو کبھی ٹائم سے آ جاتے تو تھوڑا بہت کروا دیتے ہیں اور نہیں آ پاتے تو پھر ہاں اکیلے ہی کرنا پڑتا ہے تو پھر میں تھک جاتی ہوں بہت زیادہ اس لیے سوچ رہی ہوں ہاں تھوڑا بہت سیٹ اپ اچھے سے ہو جائیں تو پھر ایک دو ورک کرنے کے لیے ایک دو لڑکیاں رکھ لوں گی پھر میں اپنا ادھر بھی کروں گی تو کیا ہے کہ میرا یہ بھی کام چلتا رہے گا اسٹیچنگ کا اور اتنا لوڈ بھی نہیں پڑے گا تھوڑا برڈن کم ہو جائے گا
ارے جو ہم لوگ یہاں سکھاتی ہیں سلائی والی تو وہ لڑکیوں کو پہلےکھ کٹنگ کٹنگ سکھلاے اور پھر وہ سوٹ لڑکیوں سے سلواتے ہے ان کا بھی ہاتھ صاف ہوتا ہے اور ان کا کام بھی بچتا ہے
ہاں نہیں میں تو رکھ ہی لوں گی میں میں دو تین لڑکیوں کو سکھا کے سلائی اپنے پاس کرنے کے لیے رکھ لوں گی ویسے بھی لڑکیوں کو مطلب ضرورت مند لڑکیاں بھی ہوتی ہے نا جن کو کام کی ضرورت ہوتی ہے تو میں رکھ لوں گی اپنے پاس ایک بار تھوڑا سیٹ اپ ہو جائے اچھے سے تو پھر
اچھا مشین وہی والی لی ہوگی جو نئی آج کل چل رہی ہے جیسے پی کو انٹر لاک سب سے جاتا ہے نا
ہاں
اچھا یہ توئی کہے گی آپ کے ہسبینڈ بہت کوپریٹ کرتے ہیں کیا یہ رہتا ہے کیونکہ دیکھیے جنم فرینڈ نے بتایا تھا کہ کوئی کتنا آپ کا پیسہ چلا گیا تھا فراڈ میں آن لائن والے ہیں ب باقی وہ ابھی تو یہ کے ہسبینڈ اتنا سپورٹ کرتے ہیں تو کچھ ہوا
ہاں چلا گیا تھا پر میں کیا ان سےکچھ چھپاتی نہیں ہوں ن تو ان کو مجھ پہ ٹرسٹ بہت زیادہ ہے میں کچھ نہیں چھپا ہوں سے کچھ بھی ہو جائے بلیے کچھ کتنا ہی بڑا معاملہ ہو جائے میں ان کو بتا دیتی ہوں
نہیں وہی صحیح ہے چھپانا تو نہیں چاہیے
جو ہوگا نا ہو جائے گا میں نے کہا ڈانٹیں گے تو سن لیں گے لڑائی کریں گے تو سہ لیں گے لیکن چھپانے سے چھپانے سے کیا میم لڑائی دگننی ہو جاتی پھر انسان کو کہیں نہ کہیں سے تو بنک لگ ہی جاتی ہے پھر وہ سارا پریشر ایک ساتھ میں نکالتے ہیں تو پھر بہت دقت ہوتی ہے
ایسا پھر یہ ہے کہ تھوڑی دیر کا غصہ ہو گیا کوپریٹ کوپریٹ کم سے کم کر لیں گے یہ نہیں ارے پتا ہے میرے پاس کس طرح کی کال آئی تھی انسٹاام ایسی بات چی پھر میری جو ایک فرینڈ ہے جو آپ کی فرینڈ ہے ایک میری مات اسی نے بتایا تھا وہ ارے یہ کام بالکل مت کریا لےاپ لوگ اندر کال آ رہی ہے نہ کہے گا وہ تھو یکھا کھس گئی ہے ہنس چکی ہے اس کا کافی اماؤنٹ چلا گیا دھیرے دھیرے کر کے اپنے اماؤنٹ لے لیا اور نہ ہی کبھی کو چیز منگوائیے گا اور اس نے بھی ر بٹہ وغیرہ منگوایا تھا چغلی اور بڑا فراڈ نکلا اسکے ساتھ جو چننی اس نے دیکھی تھی اتنی مہنگی دو ڈھائی ہزار وہ چننی بھی نہیں
ہاں
ابھی اسی کو دیکھیے ہم لوگ ایک کمپنی چنی تھی وہ بھی سینوی آیا گئی تھی مطلب کارڈ ٹٹا کے انہوں نے کوئی اپنا ایکسکیوز دے دیا کڈ توتاارے کہ سیلری اگئی ہم لوگ کی اس کے بعد ٹکی لنگی ٹیم کھڑی کری کی آپ نے بھی ہم لوگ نے سب نہ مل کے اب وہی لوگ گالی بک رہے تھے ہم لوگ کو سب فراڈ ہی تو کمپنی ہے کتنا پیسہ تو نے ہم ہی لوگ سے لے کے ہمیں لوگ کو تنکھا دی ا طرح سے کسی کا دوسو اور کسی کا سب تب وتر کے ساٹھ کسی کے چار سو بس وہی پیسے لی ک ہم نےتو کچھ لاک کے بات اچھی سنبو دلا دیا کی س بھی د بیچ میں ایک بار پھر آفر آیا تھا پھر ہماری فرینڈ پڑ گئی تھی پھر ہم نے بھی کاٹا پھر کچھ نہیں بئی کیہ بہت زیادہ اسٹیک تھے ہٹاؤ چھوڑو ڈی اے اپنی کوئی ای اچھا کام کریں گے جو چلائے چیخے نہیں ان کے پر ڈیپینڈ نہ ہو نہ اتنا کام پڑے
وہ صحیح بھی ہے نا سیلف کرنا تو چلو وہ ہم جیسے بھی ٹائم ملے وہ اپنا کر ہی لیتے اپنا ٹائم مینج کر لیتے ہیں بٹ اس میں رسک بھی ہوتا ہے میم رسک والا کام تو پھر میں نے آج کرنا چھوڑ ہی دیا ہے میں نے کہ فالتو میں رسک لینے کا کوئی مطلب نہیں ہے اس سے اچھا ہے کہ اب محنت کر لے
نہیں آپ نے صحیح سوچا یہ آپ کے لائف ٹائم کے لیے ہو گیا
ال ہاں اسی لیے کافی ٹائم سے ایکچولی مجھے کرنا تھا سوچ رہی تھی میں کافی لمبے ٹائم سے سوچ رہی تھی کہ بس تھوڑا آ جائے ہاتھ میں پیسہ تو اپنا کر لوں گے پھر ابھی یہ والا ورک مل گیا تھوڑا پیسہ آنے لگا تو ہسبینڈ کو بولا کہ آپ میرا اسٹارٹ اپ کروا دو میں شوپ آپ کے گلے پہ نہیں مطلب آپ کے مطلب بوجھ نے پٹکوں گی میں اپنا دیک لوں گی جیسے تیسے
اچھا رینڈ پے ہو کی شاپ آپ کی ہے
ہاں شاپ بھی رینٹ پہ ہے گھر بھی رینٹ پہ ابھی تو میں رینٹ پہ ہی رہ رہی ہوں نا میرا خود کا کہاں ہے
اچھ اچھا تبھی آپ کو لگن ہے کہ ہم کر کے اپنا خود کا بنا لیں محنت کر کے
ہاں ضرورت ہے نا میم بچے ابھی بڑے ہو رہے دھیرے دھیرے اور جمے داریاں بڑھ رہی ہیں
آپ سمجھدار ہیں ابھی سے لگی چیز ہے بچے چھوٹے ہیں اب جب یہ بڑے ہوں گے نا تو اور خرچے ہیں
بہت ہاں اسی لیے اور اسٹڈی کتنی اتنی مہنگی ہو گئی ہے آج کل بچوں کی دیکھو آپ
بہت زیادہ اچا فیس دیکھیے گورورنمنٹ اسکول کوئی مانتا نہیں رہ گئی کوئی ایجوکیشن نہیں ہو رہا اگر پرویٹ اسکول میں کرواتے ہیں تو چار چار پانچ پچ چھ چھ ہزار ڈولب فیس ہے کہاں دے پائے گا ہم میڈل کلاس لوگوں کی ضرورت ہے
ہوں
جو پیسے والے لوگ رہتے ہیں وہ ٹھیک رہتے ہیں جو غریب لوگ رہتے ہیں وہھ
ہاں ان کی حالت خراب ہو جاتی ہے بھائی بہت پیسے لگتے ہیں سچ میں
ہر پریوار سماج پہننا اڑنا سب کچھ دیکھ یہ سب میں صحیح لگے کوئی ہی ہی نہ رکھے
پین نہ کرے تو بچوں کو ڈسٹرب کرتے ہیں اسکول والے ٹیچرس لوگ
اچھا یہ ویسے ہونا ہی چاہیے ابھی انسٹاگرام میں دیکھیے ایک کلا ہے کہ بچوں کو بالکل نہیں مائنڈ وہ ہوتا ہے کرنا چاہے اور پیرینٹس یہ بچے کو کھڑا رکھتے ہیں سب کے سامنے میں بچوں کو جی وہ کرتے ہیں تو یہ غلط ہے نا بچوں کے دماغ میں کیسا پڑے گا اس چیز کو لے کر ایک تو اتنی اتنی چیزیں رکھ دی ہے کہاں سے پیرنٹس دے گا ایک بچہ ہو تو ٹھیک ہے دو دو تین تین بچے ہیں کہاں سے دے پائے گا اور آپ کے بھی میں لگتا ہے دو بیٹے ہیں
ہاں دو ہے میرے
دونوں جا رہے ہیں اسکول
ہاں دونوں جا رہے ہیں نا
ہماری تو دو بیٹیاں ہم لوگ کی دونوں بیٹیاں پڑھ رہی ہیں
ہاں ہم کو بھی بیٹی چاہیے تھی لیکن اب نہیں ہوئی تو پھر بیٹا ہی ٹھیک ہے
ارے بیٹی آپ لگت سائڈ تو بیٹیوں میں تو ہمیں لگتا ہے ٹھیک ہے اوکے